ہلو وعلیکم وعلیکم السلام بھائی جان
اور بائی جان ہاں بھائی جان سب کہہ رہے ہیں تو آپ کے یہاں سب کہ رہی ہیں
ہاں اللہ تعالی کی مہربانی ہے سب بڑے کھیت میں ہیں اور امی جانبو جان سب بڑے
ہاں جی اللہ کا شکر ہے سب کہہ رہیے آپ کے ع ابو جان سب کہہ رہیےت
ہاں اللہ کا شکر ہونا چاہیے بھائی جان کیونکہ اللہ کی بنا اللہ تعالی کی دعا کی بنا کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالی کی مدد کرنا چاہیے اور کیا اپ نے نماز ادا کر لی
ہائی ابھی ای جسٹ کر کے ہی تب دس منٹ بولی نا بھائی تب آپ سے تب میں کرنے ہی گیا تھا بھائی
اچھا اچھا اچھی بات ہے کیونکہ اللہ تعالی کی عبا اللہ تعالی کی عبادت کرنے سے بھائی جان من میں شانتی بنی رہتی ہیں
وہ تو ہے بھائی اللہ تعالی ہی دے رہا ہے تو بھائی اس کی عبادت وغیرہ تو ہم کرنی چاہیے وہ کیا ہے ہمارا دماغ وغیرہ بھی سنتولن میں رہتا ہے بھائی
ہاں من میں شانتی بنی رہتی ہے بھائی جان
ہاں جی
اور سب بڑیا کے ت میں
ہاں جی سب خیریتیں آپ سنائیے
اور کیا کھانا وانا کھا لیا
بھائی ابھی نہیں کھایا ہے ابھی ابھی تو ہم سبزی وغیرہ لینے جائیں گے بھائی بازار منڈی میں
اچھا اچھا اچھا
اں جی
کل کیا ہمارے چاچا جان کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے میں نے میں نے سوچا کہ بھائی جان سے کچھ گپتگو ہو جائے آج کل کیا جیسے ہمارے چاچا جان ہیں وہ ان کو اس شروع سے ہی پر کھانے پینے میں سب مطلب کھانے پینے میں جیسے وہ کیا اگگرس پگرس کھاتے رہتے تھے کچھ انناپ شناپ چیزیں تو ان سے ان کی لیور ڈیمیج ہو گئی تھی تو اسی لیے ان کا انتقال ہو گیا ہے تو آج کل ان سے یہ پرریرناا ملتی ہے بھائی جان ان سے ان سے یہ پریرناا ملتی ہے کہ کھانے کو ایک بڑھیا طریقے سے کرنا چاہیے اچھا بوجن کرنا
ہاں بھائی ہمیں کیا ہے کہ ویسے پہلے کے بڑے بزرگ لوگوں کو زیادہ سے ہمیں دودھ دلیا وغیرہ دینا چاہیے کیونکہ بھائی ہم ج اتنا ہلکا کھانا دیں گے تو ان کا سواستھ وغیرہ بھی صحیح رہے گا اور کیا ہے کہ ان جو کھانا وغیرہ جو باہر کا کھانا تو بھائی بالکل بھی دینا چاہیے کیونکہ ان کی جو پہچانے کی وہ کریایں ہوتی ہیں بھائی وہ اتنا ہیوی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کمزور ہوتی جاتی ہیں بھائی
اچھی بات بولی ب آپ نے کیا فرمایا بھائی جان کیونکہ
فھل وغیرہ دنے دینے چاہیے جیسے کہ سیب وغیرہ پپیتا وغیرہ انہیں کاٹ کر دے دینا چاہیے کیونکہ وہ کیا ہے ان کو الگا کھانا ہی پچتا ہے بھائی ہاں بھائی بولیے
م اس کمن کرنا چاہیے کیونکہ پاچن کیریا صحیح رہتی ہے پپیتا کھانے سے پپیتا ہوگی اب جیسے اچھی ش کے لیے سیب بھی کھانا چاہیے مگر آج کل کیا مہنگائی کا دورا بھائی جان آج کل جیسے کام میں جیسے دھندھے پہ جاتے ہیں تو وہ منجوری کم ملتی ہے اور گھر کہ گھر کی گھر پہ ایسا مطلب جیسے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے بھائی جان
وہ تو ہے بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے مہنگائی وغیرہ وہ اس طرح بڑھ رہی ہے بہت ہی بنکر طریقے سے بڑھ رہی ہے اب کیا دیکا جائے تو پہلے کے بڑے بزرگ لوگ بولتے ہیں نا ی چیز میں بہت سارا سامان لے آتے تھ تھیلے وغیرہ کو سبزی سے چکور لاتے ابھی کیا ہے بھائی پیسے وغیرہ کتنے بھی لے جاؤ اور پیسے اٹھتے رہتے ہیں اور سبزی وغیرہ بھی کم آتی ہے بھائی مہنگائی بہت تیز ہے بھائی اس ٹائم
ہاں آج کل بھ جان مل جائے گا دور ہے تو آج کل کچھ چیزیں خریدنا بھی پاسبل نہیں ہے اور اچھی انکم کرنے کے کے لیے لوگ باغ شہر میں جانا پسند کرتے ہیں تو شہر میں خرچے بہت زیادہ ہو جاتے
وہ تو ہے بھائی شہر میں کیا ہے بھائی پرتیک بھائی کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ س شہ میں کیا ہے کہ جو رینٹ وغیرہ پہ جو روم وغیرہ لیتے نا وہ وہ بھی مہنگے وغیرہ دیتے ہیں کیونکہ وہ کیا ہے جونٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا اس کے پاس بہت سارے لوگ لینے آتے ہیں تو وہ اپنا کرایہ وغیرہ مہنگا کر دیتے ہیں بھائی اور جو بھی کھانے کی چیزیں لے لو کہ جیسے سبزی وغیرہ لے کے آنی ہے جو سب سارا جو کھانے کا وہ ہوتا ہے نا وہ سارا مول خریدنا پڑتا ہے تو بھائی جو خرچہ بہت ہوتا ہے شہر میں جا کے
کیا فرمایا بھائی جانا آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ آج کل مہنگائی کے دور میں جیسے انکم آئی تو ہو گئی کم خرچے زیادہ ہو گئے تو ان سے جوجھ رہے ہیں لوگ باگ تو یہ جو اپنے جو بڑے بڑے عمر عمرآان بیٹھے ہوئے سیاست کے عمران بیٹے ہوئے انن کو بھی یہ ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے بھائی جان اور سوچنا سمجھنا چاہیے کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے تو آج ان کو بے روزگار دور کرنے کے لئے کچھ چھوٹے چھٹے کام کاج گاؤوں میں چلانا چاہیے کھولنا چاہیے تاکہ کہ گاؤں کا ویکتی گاؤں میں ہی اپنے اپنا جیون یاپن کر سکیں
ماشاء اللہ بھائی آپ نے کیا بات کہی ہے ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا تو جو لوگ گاؤں میں جو کام وغیرہ کرتے ہیں نا جو وہ سوچ لے کہ ہمیں بڑھیا کام کریں تو بھائی وہ کیا ہے کہ لوگ پیسے پیسوں کے چکر میں زیادہ پیسوں کے چکر میں اور جو کاریہ ہوتا ہے جو گاؤں دھوپ وغیرہ کا اس کا کرتے ہیں تو بھائی ہے اتنا نہیں کرنا چاہیے جو کہ ہمیں بلے سا کم پیسے مل جائےیں پر کام بڑھیا ہونا چاہیے
اس سے کیا ہے کہ جو ہماری فیملی وغیرہ ہے بھائی اس کو بھی تو سنبھالنا ہے بھائی
کیا فرمایا بھائی جان آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ ایک چیزیں ہم جیسے پاروارک میں رہتے ہیں تو آدمی پاروارک پریوار میں بندھا ہوا ہوتا ہے اب جیسے شہر میں جو جائیں گے تو شہر میں جیسے ایک مہین
ہاں بھائی آپ نے ایک بات بالکل صحیح بولا کہ جو کام ہمیں گاؤں میں مل رہ ہے مل جانا ہے تو وہ لینا چاہے بھائی بالکل صحیح کہا کیوںک جو ہم جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے نا جو رینٹ وغیرہ ہے بھائی وہ نہیں دینا پڑے گا اسی میں ہمارا جو گھر کا خرچہ بھائی اسی میں چل جائے گا
ہاں
اور ویسے بھی کیا ایسی اسکل وغیرہ سیکھ لیں کہ جیسے کہ موٹر سائیکل وغیرہ بنانا تو بھائی کیا ہے اس سے ہم جو دکانیں وغیرہ کھلنے ہیں تو بھائی اس سے کیا ہے کہ انکم ہی اچھی ہوتی ہے اور پھر کیا ہے وہ اپنے پریوار کا گزارا بھی کر سکتے اور باہر باہر باہر کا خرچہ بھی نہیں ہوا بھائی اپنی فیملی وغیرہ کے ساتھ بھی رہے گا بھائی
کیا فرمایا بھائی جان ب آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ آج آج ہم جیسے امی جان ہے ابو جان ہے اب اب کئی کئی م مطلب جیسے آدمی جان بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے جانا جاننے کے لیے بھی وہ سسیا تھی عمل ہوتی ہے کیونکہ ماتا پی مطلوانا جیسے امی جان ابو جان ہے وہ ان کا بھی سمے ایسا آ جاتا ہے کیکہ اپنے مطلب جو ہے نا جو بالا بچے ہوتے ہیں ان کی ان کی مطلب عبادت کرے ان کی ان کی کھیریت کرے ان کو بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم چھوڑ کے جائیں گے تو پھر ان کی عبادت کون کرے گا
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا جو ہمارے امی امی ابو ہوتے ہیں نا جو ہم چھوٹے چھوٹے بالک تھ تو بھائی ہماری کتنی کے کتنی کیریت وغیرہ دیکھ کر ہمیں اچھی طرح سے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے سب چیزوں کو دھیان رکھتے تھے تو بھائی اب ہمارا بھی کرتبیہ ہے کہ بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور ان کی سیوا وغیرہ کرتی رہنی چاہیے ب
کیا فرمایا بھائی جان بہت آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ سب سے پنے کا کام سب سے عبادت جیسے اب اللہ تھوڑا ماتا مطلب ہے نا امی جان ابو جان کا بھی بہت پربھؤ پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالی بھی ایک ہی امنچ انسان تھی اور وہ بھی ایک ہی عبادت کرنے کے لیے وہ بولتا ہے کہ آپ پہلے اپنے امی جان امو جان کی آپ عبادت کرو ان کی کیرت اچھی کرو تاکہ آپ گھر میںچھا اللہ تعالی مہربان ہوتا ہے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے بھی جب ہم اپنے گاؤں میں بھی دینے لگیں گے نا بھائی وہاں بھی اپنا جو روزگار وغیرہ ڈال لیتے ہیں تو بھائی اس سے کیا ہے کہ جو ہم کھانے والی چیزیں جو پیور شدھ کھائیں گے کیونکہ دودھ وغیرہ مہ وغیرہ چاچ وغیرہ تو بھائی اس سے کیا ہے ہمارا شریر بھی سوستھ رہے گا
ہاں اب جیسے لوگ با گاؤں میں جیون یاپن کرتے ہیں تو ان کو جانور بھی رکھنا چاہیے کیونکہ جانور رکھ وں گے تو ان کو شدھ چیز ملے گی شدھ دودھ ملے گا شدھ دہی ملے گی شدھ چھاچھ ملے گی تو ایسے گاؤں میں رہتے ہیں تو ان کو بھی کے جانوروں سے تھوڑا مطلب پریم بھاؤ رکھنا چاہیے تاکہ ان کا جانوروں کے پریم سے ان کو بھی اچھی پالنا ہو اور اور ان کا بھی تھوڑا اچھا ہو
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا جو ہم جو گاؤں میں رہتے ہیں نا جو ڈوی وغیرہ ہوتے ہیں بھائی وہ کتنے وفادار وغیرہ ہوتے کہ کبھی جو رات میں بوری رات جگتے رہتے ہیں بھائی
ہاں تو جانوروں سے پیار محبت کی بھانا رکھنی چاہیے جانوروں سے بھی بھائی جان پیار محبت کی باونا رکھنی چاہیے کیونکہ جانوروں سے پیار محبت رکھیں گے تو ہم ایسی بات نہیں ہے کیونکہ پرکرتی میں سب سے ہی پیار محبت ہونا چاہیے اور انسان کو انسان سے کام چلتا رہتا ہے تو تو انسان کے پرتی آدمی کو وفادار ہونا چاہیے اور ایسی کریایں جو سماج میں اتپن ہو رہی ہے ان کا نشٹ کرنا چاہیے اور اچھے وکست ایسی چیز اچھی جو
ہی
کو گرن کرنا چاہیے بھائی جان
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے بھائی دیکھا جائے نا تو ہمیں کیا ہے کہ جب ہم گاؤں میں رہیں گے تو گاؤں میں کیا اپنی جو فیملی وغیرہ کے ساتھ رہتے ہیں بچے وغیرہ کا ہم اچھی طرح سے خیال بھی رکھ سکیں گے اور وہی دیکھا جائے کہ جو گاؤں وہ وغیرہ ہوتا ہے نا وہاں پر آکسیجن وغیرہ بھی شھس ملتی ہے ہوا وغیرہ جو کہ وہ کئی کئی پرک سے پردوشن وغیرہ بھی نہیں ہوتا بھائی بالکل سوستھ سوستھ اور اچھا واتاورن ملتا ہے گاؤں میں
ہاں تو ان چیزوں کا بھی بہت پرباؤ پڑتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی
اللہ تعالی ان کے پرواہ نہیں برکت کرتا ہے ان کے پریوار میں ہی مہربان ہوتا ہے جو جس میں گھر میں گھر میں ایک جٹ رہتے ہیں اور وہ بھائی چارے سے رہتے ہیں وہ پیار محبت کی باؤنا جگی رہتی ہے اس پریوار میں اللہ تعالی مہربانی ہوتی ہے اور اللہ تعالی ان پہ اچھی شریعت اور اچھی برکت پسند ہے
ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے بھائی آپ سے ہمیں بات کے آپ سے دوبارہوات ہوں خدا آپس بھائی جان
خدا حافظ بھائی جان اللہ حافظ